ہیلو
جی سر ہمار آٹو بھی کوکنگ چل رہا تھا وہیں سے بات کریں تھوڑا نیٹورک پروابلم ہو گئی تھی سر
جی م نہیں س بات چالو کر دیتے ہیں تو میم کوکنگ میں آپ کو مطلب میں نے پوچھا تھا آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے تو میم کیا کیا بنانا آتا میم آپ کو ویسے
جی سر ہمیں تو بنانا تو ہمیں بہت کچھ آتا ہے ہم جنک فوڈ میں زیادہ بنا لیتے ہیں بہت ساری چیزیں
جنک فوڈ میں جنک فوڈ میں پہلے بتائیے آتا کیا کیا ہے
جی سر دیکھیے جنک فوڈ میں ہمارا برگر ہو گیا پیزا موموز چاؤمین اور چلی پٹیٹ ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو گئی اس میں
تو آپ یہ سب چیزیں گھر میں بنا لیتی ہو تو یہ سب چیزیں آپ گھر پہ بنا لیتی ہو
جی نہیں تھوڑے تھوڑی چیزیں بنا لیتے ہیں سر گھر میں
کیا کیا
جیسے کہ ہم بنا لیتے ہیں گھر میں چاؤمین موموز بنا لیتے ہیں برگر بھی بنا لیتے ہیں اچھا جی میگی جی سر میگی تو ہم بہت تو سن سے بنا لیتے ہیں میگی کا تو ہی بہت ایزی رہتا ہے میگی بنانا تھا کیا رہتا آ سر وہ تو یوں ہی بن جاتی دو منٹ ہمیں میگی بس میگی ڈال کے ہمیں پانی ڈالنا ہوتا ہے اس میں اور اس کو گیس پہ رکھنا ہوتا ہے بس ہماری بن جاتی اب تک پانی اس کو ختم نہیں ہوتا
اچھا
جی
جی
جی سر آپ سبزی والی بھی بنا سکتے ہیں میگی اور کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں نارمل جیسے آتی ہے باہر والی میگی میں مسالہ وسالاہ ڈال کے بنا لیتے ہیں
سمپل وغیرہ بسندا
جی
سمپل میگی
جی جی سمپل
بنا سکتے ہیں آپ
کس میں
ایسے کوکنگ میں
کوکنگ میں تو سر دیکھیے ہم بتائے تو آپ کو ہم چاول بنا لیتے ہیں اور دال ہو گئی راعس وغیرہ سبزی تھوڑی بہت بنا لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہم آتی ہیں بنانے اور جنک فوڈ ہم زیادہ تر بنا لیتے ہیں میگی پاستا ہو گیا چاؤمین چلی پٹیٹو بھی بنا لیتے تھوڑا تھوڑا سا بس اور باقی ہم سیکھ رہے ہیں آگے بنانا
ہم آلو کا پراٹھا کیسا بنتے ہیں بتا سکتے ہیں
جیسے آلو کا پراٹھا کیسا بنتا ہے آلو کا پراٹھا ہمارا بنتا ہے پہلے ہم آلو کو جو ہے دھو کے ان کو بوائل کر لیتے ہیں پہلے پھر ان کو جب وہ بوائل ہو جاتی ہے پورے اچھے طریقے سے پھر ہم ان کو میش کرتے ہیں اس میں سب مطلب مسالے وغیرہ پیاز ٹماٹر ہری مرچ کاٹ کے ڈال دیتے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آٹے میں جو ہے اس کو بھر کے بنا کے تل لیتے ہیں
اچھا
جی
میم آپ کو آلو کا پراٹھا اچھے لگتے ہیں پھر
جی سر نہیں ہے سارا مزہ آالو کے پراٹھے بہت پسند ہیں ہمیں ویسے پراھے بھی اچھا لگتے ہیں پر آلو کے ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے بٹٹ
چ آلو کا پراٹھا آپ کو اچھا لگتا ہے
جی سر
چ اور بڑے طریق ہوتے ہیں اس کو باننے جو کافی اچھے اور ب اچھے طریقے سے بن سکتے بن ج
جی آلو کے طحٹ ہے ہم اور بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں پر ہمیں یہی والا طریقہ بتا ہے سر سیاادہ سمپل ہم ایسے ہی بناتے ہیں
اس طریقے سن آتی ہیں آپ
جی سر بتایا تھا آپ کو ہم ایسی ہی بناتے ہیں جیسے ابھی آپ کو ریسیپی بتائی ہم نے
کے سر آپ چٹنی خھانڈا پسند کرتی ہے صی
نہیں سر چ میں ہری والی لال اور اچار ہو گیا پیاز رائت وغیرہ یہ سب
اچھا پھر دال چوکلے ک
تو لال چٹنی تو بہت ایزی اس کا پروسیس ہے ٹماٹر لال والی مرچے ل لسن گی ب ہمیں مکسی میں اکثر پیس لیتے ہیں وہ ہماری ریڈی ہو جاتی ہے لال والی چٹنی بن کر
اچھا سب نہیںتیپ یہ تو پان کوشش ہو ہے لیکن بھی چٹنی بنانے جتی
بتا دیجیے س پروسیس اس طریقے سے بنا لیں گ مھے
م وب ہاں میں تو چٹنی بنتی م بھی تھم
جی جی سر تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا وئیڈیا تو ہوگا کہ کیا ہے کیس مندی ہوگی تھوڑی بہت
میں ہو تو بس اتنا آئیڈیا چٹنی کے بارے میں کہ مطلب چٹنی ٹماٹر پیس لیتے ہیں اس کے اندر نمک مرچی ڈال دیتے ہیں کیسے بنتی ہے
اچھا اچھا تو سر آپ بتائیے ہمیں کہ آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے آپ نے بتاائی اپنے گھر میں کیا کے ٹرائی کیا ہے اپنی ممی کو اسپیشل دکھانے کے لیے مطلب ایسا کچھ بتا سکتے ہیں آپ
نہیں ہمے تو آج تو کچھ بنانا ہے ٹرائی نہیں کرا بس ہم بس چاول کا پروسیس بتا ہم کیسا بنتا ہے
تو بتائیا میں وہی بتا دیجی سب
چاول جب وہاں تو یہی رہتا ہے کہ بس پہلے چاول دھو لیتے ہیں دھونے کے بعد اس میں کوکر میں ڈال دو اس کے اندر چاول مطلب کوکر میں ڈالنے کا بد پانی ڈال کے ابال لو اور ب جاتے
اچھا اچھا سر تو سر آپ کے گھر میں اکثر آ کون بناتا ہے کھانا آپ کی ممی بناتی ہیں یا آپ کبھی کبھی بنا لیتے ہیں کون بناتا ہے سر آپ گھر میں
ہمارے اد توو ہماری ممیوں والتی ہیں سب چیز کھانا ایک ہمارے ہات میں بہن بھی ب تھے کہ وہ بناتے ب
کیوں سر
نہیں وہ سمجھ سکتے ہیں مطلب ایسی بات بتائ کہ وہ تھوڑی ویسی ہے نا دکانات بنانا نہیں آتا بھی اور غصہ دکھاتی آ ممی سے کان پروات نہیں کر سکتا جی
چلیے کوئی بات نہیں سر بنا لیں گی آپ نے مطلب کچھ فرائی کیا جیسے چاول کے علاوہ جیسے جنک فوڈ میں میگی اور پاستا وغیرہ آپ نے کبھی بنایا
ہ بس میگی بنانانی آتی ہے اور چائے بنانی آتی ہے
او ہو آپ نے چائے ہی بنا رکھی ہے
جی
سر بتا سکتے ہیں آپ یہ چائے کیسے کس طریقے سے بنائیں گے
اپ کو نہی آتی چائے بناتی
نہیں سر ہمیں آتی ہے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ لڑکی ہیں اور آپ نے بنائی ہے تو آپ کا ایکسپیریئنس لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بنائی ہوگی
ہم نے تو کچھ اس طریقے سے چائے بنائی پہلے جب چائے کا پانی لگ دیا اس کے اندر چینی اور چائے پتی ڈال دی اس کو کچھ دیر ابال ل رہیا جب تک پانی تھوڑا کم نہیں ہو جاتاب جیسے ہم نے یہ دو کپ چا بنا تو ہم نے ایک کپ پانی رکھ دیا ڈیڑھ کپ اور اس کو ابالا جب تک پانی آ ایک کپ نہ ہو جائے ایک کپ سے تھوڑا کم پھر اس کے اندر دودھ ڈال دیا تو وہ د کپ ویر تھوڑی اور ابلنےے دیا تاکہ چائے تھوڑی پک جائے پھر اس کو چنی کا چھن کے نکال لیا بس مہتس رہتا
اچھا اچھا
جی اور آپ کو ک طریقہ الگ ہے کہ چائے بنانے کا آپ
نہیں تو چائے بنانے کا ہم نے تو آپ سے پوچھا کہ اکثر لڑکے لڑتے نہیں ہیں نا آپ نے بنایا ہمارا بھائی تو کچھ بھی نہیں کرتا سر اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا اچھا لگا ہمیں آپ کو بتانا
اچھا
جی سر
تو میم آپ کو ککنگ میں اور کیا کیا بنانا آتا ہے میم
سر ہمیں نہیں سر ہمیں سالن تو زیادہ بڑے چیز ہمیں بنانی نہیں آتی پر ہے نا ہم چھوٹی موٹی چیز بنا لیتے ہیں ایسا
ہم کیا آپ نے بتایا تو آپ چاول بس پراٹھا بنا سک کہ
جی اور دال بھی بنا لیتے ہیں اور باقی جو ہماری ممی پوچھ پوچھ کے ہم ان سے بنا لیتے ہیں ویسے بھی کا سر سوال کا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جس میں آپ دال بنائیں گے اس میں آپ دال دھو کے ڈال دیجیے ہ ول بے ہ جی سر تو اس میں آپ وہ کر دیجیے بگونے میں دال ڈال دیجیے اب ج میں آپ بنائیں گے بگونا ہو گیا یہ کوکر ہو گیا آپ اس میں دال ڈال دیجیے پہلے اور نمک مرچ ڈال کے ہری مرچ ٹماٹر ڈال کے وہ تو سر کامن بات ہے آپ دال دھوئیں گے ہی آکزائڈ سی بات ہے دال دھو کر آپ اس میں ڈال دیجے نمک مرچ ٹماٹر ڈال کے آپ گیس پہ رکھ دیجیے آپ
نہیں نہیں کچھ وہ تو ہوتی ہوئے گی نا کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے یہ سب ایسی ڈالنی ہے بس
تو آپ کا ٹیسٹ کے حساب سے ہے سر آپ
ٹیسٹ تو صرف نمک کے آپ کو ہوتاا ٹیسٹ باقی تو
ا سل دیکھیے نہیں نا مرچ میں جیسے یہ ہے کہ آپ زیادہ تیز مرچ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں گے اگر آپ کم مرچ کھاتے ہیں تو آپ کم مرچ ڈالیں گے آپ کا ٹیسٹ ہے ہم تو تھوڑا نارمل ہی کھاتے ہیں کھانے لائق تو ہم کھا لیتے جی جی سر آپ ایک چمچ سے تھوڑی سی آدھی ڈال دی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں دال وغیرہ ہوگی یا یا پھر اس کے حساب سے اگر آپ کوئی اور سی ڈش بنائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو الگ وہ ا ڈالنی پڑیں گی مرچی اس کے حساب سے
اچھا تو وہ مطلب لال دال ہوتی ہے ن وہ پیلے کیسے ہوتے ہیں
لال دا جیسے وہ س لال دال ہوتی ہے
پری ہو جاتی نوک کہنے کے بات
جی جی وہ تو سر ہمیں نہیں پتا خیر اتنا اور آپ کو کیا کیا پسند ہے سر کھانے میں کوکنگ میں
م میں تو زیادہ ہم گھی گوچھ اچھا لگتا ہے گھییا لو کی
اچھا اچھا اچھا
اور بیاانی اچھی لگتی ہے م مھ
اچھاچ اوکے سر ا اوکے بائے